ہاں اچھا سے اپ ٹھیک ہو
شکر ارا ارا تو سب ٹھیک
ہاں جی سب ٹھیک ہے اپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
شکر ادا کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بس بیٹھی تھی اپ سنا کیا کر رہی تھی
میں بھی بیٹھی تھی
اور باقی سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک
آپ کیو نہیس اج کل واکق پع اتی ہو صبح
میں مجھے حرکت ہی نہیں ہوتی ہے
مورننگ واک یعنی صبح کی سیر ایک ایسی صحت مند عادت ہے جو انسان کے جس مانی اور ذہنی صحت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے پرانے زمانے سے ہی بزرگ لوگ صبح جلدی اٹھ کر کھلی ہوا میں چلنے کو صحت کا راز کارار دیتے ائے ہے
بالکل میں بول رہی تھی کہ اب میں سوچ رہی تھی نکلوں گی جلدی مارننگ واک سے ہمارا دل مضبوط رہتا ہے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے نا اور لنگس کو تازہ آکسیجن ملتا ہے
ہاں وہ تو صحیح بات ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کی مصروف اور تیز رفتار دور میں جب لوگ اپنی صحت پر کم توجہ دیتے ہیں مارننگ واک کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے
بالکل یہ اگزرسائزز وزن کو کنٹرول کرنا ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جیسے مسائل سے بچیں بچنے میں بھی مدد کرتی ہے روزانہ تھرٹی سے فورٹی فائیو منٹ کی مارننگ واک کو انسان فٹ انرجیٹک بناتی ہے ہے نا
بالکل صبح کا وقت دن کا سب سے خوبصورت اور پرسکون حصہ ہوتا ہے اس وقت ہوا صاف اور تازہ ہوتی ہے پرندوں کی چہ چہات اور سورج کی پہلی کرن انسان کو ایک نئی امید اور تازگی کا احساس دلاتی ہے مارننگ واک کرنے سے انسان کا جسم تازہ دم ہو جاتا ہے اور دن بھر کام کرنے کے لیے انرجی حاصل ہوتی ہے
مارننگ واک صحت مند اور خوشحال زندگی کا ایک بہترین عادت ہے صبح کے وقت جن کا سب سے پر سکون اور تازہ حصہ ہوتا ہے اس وقت ہوا صاف ٹھنڈی اور تازہ ہوا ہوتی ہے جو ہمارے جسم اور دماغ دونوں کو تازہ دیتی ہے اسی لیے ڈاکٹرس اور ہیلھ ایکسپرٹ بھی روزانہ مارننگ واک کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں
بالکل صحیح ہوا آدب جل رہی ہےدر کیسا ان سے دب والو وہ سان تمار
ہیلو میں بول رہی تھی کے مارننگ واک ہمیں ڈس
ہاں صحیح مارننگ واک صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے طلبہ کے لیے بھی مارننگ واک بہت مفید ہے اس سے ان کی توجہ اور یاد داشت بڑھتی ہے تو ڈاک سو زدہ ہے مارننگ واک
ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتی ہے جو لوگ روز صبح جلدی اٹھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں وہ اپنے دن زیادہ اتارج کر پازیٹیو سوچ کر کے ساتھ شروع کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوتی ہے
بالکل صحیح طلبہ کے لیے بھی مارننگ واک بہت مفید ہے اس سے ان کی توجہ اور یاد داشت میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم پر بہتر توجہ دے سکتے ہیں
بالکل آج کے جدید دور میں جب لوگ موبائل فونس اور کمپیوٹر پر زیادہ وقت گزارتے ہیں مارننگ واک کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے اگر ہم روزانہ اس عادت کو اپنا لیں تو ہم بہت سی بہتریوں سے بچ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور صحت مند خوش اور کامیاب زندگی گزر کر سکتے ہیں
بالکل مارننگ واک انسان ڈسپلن اور وقت کی پابندی کی عادت بھی پیدا کرتی ہے جو شاکس روزانہ
صبح جلدی اٹھ کر سیر کرتا ہے وہ اپنے دن کا آغاز بہتر انداز میں کرتا تا ہے اور اپنے کاموں کو زیادہ مناظم طریقے سے انجام دیتا ہے یہ عادت انسان کو سستی اور کاہلی سے دور رکھتی ہے
مورنگ لوگ ذہنی کی ذہنی عادت کے لیے بھی بہت مضبوط ضروری ہے آج کے جدید دور میں رفتار زندگی میں لوگ سٹریس ٹینشن اور ڈپریشن کی شکار ہو جاتے ہیں صبح کی تازہ ہوا اور قدرت کی حسین منظر انسان کے دماغ کو سکون دیتا ہے واک کے دور نگیٹو سوچ کم ہوتی ہے اور پازیٹیو انرجی بھری ہوئی ہوتی ہے اس سے کنسنٹریشن میموری اور اور بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے اسی لیے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مارننگ ورک بہت زیادہ مین تھے جو اسٹوڈنٹ صبح ورک کرتے تی ہیں وہ پڑھائی میں زیادہ توجہ دے پاتے ہیں اور ایگزامس میں بہتر تر پرفارمنس دکھاتے ہے
بالکل آج کل ٹیکنالوجی اور موبائل فونس کی وجہ سے لوگ اکثر گھروں میں ا بند رہتے ہیں اور جسمانی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں اس صورت ے حال مارننگ واک کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے روزانہ صرف تیس سے پینتالیس منٹ کی سیر بھی صحت پر بہت مثبت اثر ڈال سکتی ہے
بالکل مارننگ واک ہمیں قدرت کا قریب لے آتی ہے جب ہم پارک کے باغ میں چلتے ہیں تو ہریالی پھیلی ہوئی ہوتی ہے خوشبو ٹھنڈی ہوائیں کی آواز اور اور سور سورج کی نر مان روشنی دل کو خوشی اور سکون دیتی ہے یہ ہمیں اللہ کی قدرت اور اس نیامتاؤ کا احساس دلاتی ہے اس وقت دعا اور شکر ادا کرنے بھی دل کو روشن سکون ملتا ہے
بالکل مارننگ واک کے دوران انسان قدرت کے حسن سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے سبز درخت پھول تازہ ہوا اور سورج کی روشنی انسان کے دل کو خوشی اور سکون سے بھر دیتی ہے یہ لمحے انسان کو قدرت کے قریب لے آتی ہے اور اس اس میں شکر اور کائنات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں
بالکل میں نے آپ کو ابھی بولا آج کی جنریشن موبائل فون کمپیوٹر اور سوشل میڈیا کی وجہ کی وجہ سے لوگ بہت کم فزیکل ایکٹیویٹیز پر دھیان دیتے ہیں اسی وجہ سے موٹافیا تھکان اور صحت کا مزائل پیدا ہو رہتا ہے اگر ہم روز صرف تھرٹی سے فورٹی فائیو منٹ مارننگ واک کی عادت بنا لے تو ہمیں اپنی صحت میں بہت اضافہ لگے گا یہ عادت ہمیں صرف آج نہیں بلکہ مستقبل میں بھی سم سمےدار زندگی دینے دینے میں مدد کرتی ہے
بالکل صبح کا وقت قدرت کا سب سے خوبصورت تحفہ ہوتا ہے جب سورج کی پہلی کرنیں زمین پر پڑتی ہے ہوا میں ٹھنڈک اور تازگی ہوتی ہے اور پرندے اپنی میٹھی آوازوں میں چہ چہا تے ہے یہ تو یہ منظر انسان کو دل کا سکون اور خوشی سے بھر دیتا ہے اس پرسکون ماحول میں ایک اکی گئی سیر نہ صرف انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہے بلکہ روح کو بھی تازہ کر دیتی تی ہے
مارننگ و بچوں جوانوں اور بزرگوں سب کے لیے مفید ہے اسی لیے کسی ماں مہنگی مشین یا جم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف ارادے وقت اور لگاتار محنت چاہیے چھوٹی سی عادت زندگی میں بہت بڑا بد ا تبدیلی لا سکتی ہے مارننگ واک صحت خوش اور کامیابی کی چابی ہے جو لوگ روز صبح واک کرتے ہیں وہ زیادہ تندرست خوش اور پرجوش رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم صبح جلدی اٹھے کر عادت بناے کہ ہم ہر دن واک کرنے کی تبدیلیت لائے کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ اور صحت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے
بالکل صحیح کہا مارننگ واک کرنے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دل مضبوط بنتا ہے ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ کم از کم تیس پینتیس منٹ چلنا صحت کے لیے بہت مفید ہے اس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جو لوگ روزانہ وارننگ و کرتے ہیں ان میں ڈائبٹیز اور موٹے پے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں
لوگ صرف صحت ہی نہیں بلکہ اچھی اخلاق اور اچھے عادت ان گو بھی مضبوط بناتا ہے جلدی سونا جلدی اٹھ نا اور اپنے وقت کی قدر کرنا ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ اپنی فیملی اور سوسائٹی کے لیے بھی زیادہ فائدے مند ثابت ہوتے ہیں
بالکل آج کل موٹاپا ایک عام مسئلہ بن چکا ہے غلط غذا اور کم جسم جسمانی حرکت کی وجہ سے بہت سے لوگ وزن بڑھنے کی شکایت کرتے ہیں مارنگ واک وزن کو کنٹرول کرنا اور ایکسٹرا کیلریز کو برن کرنے ایک آسان اور مفت ذریعہ ہے اس کے لئے کسی مہنگی مشین یا جم کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ارادے اور پابندی کی ضرورت ہوتی ہے
اسلامی صفائی اور صحت کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے تندرستی جسم اللہ کا ایک بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے مارننگ واک کی اس نعمت کی حفاظت کرنے کا ایک اح احسان طریقہ ہے جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو عبادت تعلیم اور دوسروں دوسری ذمہ داری بھی بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں آج کے جس دور میں ٹیکنالوجی نے زندگی کو آسانی بنا دیا ہے ہے نا
صحیح کہا مارننگ واک انسان کی نیند کو بھی بہتر بناتی ہے جو لوگ روزانہ صبح کی سیر کرتے ہیں انہیں رات کو اچ چھی اور پرسکون نیند آتی ہے اچھی نینید شانت مند زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور یے دن بھر زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور یے دن بھر کی پرفارمنس کو بھی بہتر بناتی ہے صبح کی سیر انسان میں خود اعتمادی اور مثبت سوچ میں بھی فروغ دیتی ہے جب کوئی شخص روزانہ ایک صحت مند عادت کو اپناتا ہے اس کے اندر اپنے آپ پھر بھروسہ پیدا ہوتا ہے یے بھروسہ زندگی کے دوس رے میدانوں میں بھی اس کی مدد کرتا ہے
بالکل صحت مند آفرید ہے کی ایک مضبوط قائم کی بنیاد ہوتی ہے اسی لیے ہمیں بچ پن سے ہی اس عادت کو اپنانا چاہیے آخر میں یے کہا جا سکتا ہے کی مارننگ واک ایک چھوٹی سی عادت ہے جو زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے یے ہمیں یے ہمیں تندرستی خوشی سکون ڈسپلن اور کامیابی دیتی ہے اگر ہم روز صبح اٹھ کر قدرت کی اس حسین توفوں کا فائدہ اٹھائے تو ہم نہ صرف اپنی صحت بہتر بنا سکتے ہیں بلکی زندگی کو بھی روشن اور محفول کر سکتے ہیں
بالکل تو پھر آپ کل سے آؤ گے ورک پے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ